ہیلو السلام علیکم بھائی
السل علیکم بائے ٹھیک
وعلیکم الام بھائی کیا حال ہے بھائی
بھائی بس ٹھیک اور سناؤ
بھائی گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی
بس اور س
بھائی میں بھی ٹھیک بس دوں بھائی اور کیا کرتے ہو بھائی ہمیں گئی نا آج کل کل شام کو ایک پیمنٹ آپ جب دوسری پیمنٹ آئے گی نا بھائی
ہاں بھائی
سن تب آپ کو بھی آئے تب مجھے بھی آئے اور آپ کو بھی آئے اسی لیے اس کو لگیں گے بھی دس پندرہ دن
ٹھک ہے بائی
مائی مگر اگر ہم نے تب سے اچھی کالس کی نا تو ہم اچھی ملگا ہے نا بھائی
ہ بھائی ورنہ کیا بدنر بول نا بننا ہے غریب ہے ہم کیا کرے وہی گھر بھی نہیں ہے اپنا جومڑی میں رہتے ہے
بھائی اور بول بھائی
کیا کریں
آ کو کت
بھائی باتھ روم بھی نہیں ہے نالی میں کرتے ہیں پیشاب کیا کرے یار
بھائی آپ مجھے آپ شاعری سناؤ نا ایک اپنے انداز میں اچھی سی شاعری
شاعری سنا ادھر ختم ہو گئی شاعری سنا
بھائی ایک شاعری نہ بھائی اپ شاعر ہوناا بھائی مزہ آتا ہے آپ کی شاعری سننے میں بھائی ایک شاع
میں کیا شاعری سنا ہے ادھر کل شاعری ہوگئی یار کل نہیں دیکھا کل شاعری ہوگئی یار سہیب بھے بھے دینے لگا وہ آپ نے نہیں دیکھا
ہاں بھائی ہاں
ختم ہو گیا مگر وہ کل سورپے بھی کائے اس کے
ہاں
کیا کرے
ا ب
ریفریشمنٹ پھر دی سکول کی میسیج پھر دیکھیھی
ہاں ا ج
ہم کو وہ یہ ہوا تھا وہ یہ
ہاں بھائی کوئی بات نہیں بائی کوئی بات نہیں
اب کیا کرتے ہیں ہم شام
بھائی آپ کو کیا کھانے میں اچھا لگتا ہے
میرے کو میرے کو لگتا ہے پیزا ویزا
پیزا وزا بائی کل مگر وہاں کتنا مہنگا بھیج رہے تھے وہاں کے کل سات سو روپے کی چائے بیچ رہے تھے
توورنا کیا بھائی دیکھتے ہے نا لوگوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں کیا کر ہم غریب کیا کھاتے ہیں
سینڈوچ ایک اور یہ کافی کپ ایک ہزار روپئے کا تھا
دس روپئے تھے ہم یہ جیب میں کیا کرتے بھائی غریب یہاں جھونبڑی میں رہتے ہیں
ہاں بائی ہاں
بلنیئر بناتا اوپر والا یا یہی بناتے بلنیئر کیا کرے کیا کرے بائی
ہاں بھائی ان شاء اللہ بائی محنت کر رہی ہے بھائی محنت کی بنا بت کچھ ہے بھائی
ورنا کیا بھائی پھر دن میں تیس تیس ہی کریں گے ایک منتھ تک کتنا ہو گیا وہ
ہاں بھائی دن میں تیس تیس وہ تو بہت ہو گیا بھائی سمجھو
اس میں ان میں سے ان میں سے اچھا بیسی رکھو دن میں بس اب نا رات کو لے کے اور دن کو لے کے بیس رکھو رات کو لے کے اور دن کو لے کے بیس ہر روز بیس آ پ کرو بیس اننٹو مہینے میں ت تیس ہوتا ہے دن دیکھو کتنا بنے گا
بائی میں بول رہا ہوں سنون بائی چپ کرو نا ای نہ کرو بھائی بم ج ایک باز بولو نو
ہاں بھائی
بوائے سمجھو اگر ہم نے صرف سو کالس کی نا صرف سو ایگزامپل اس میں سے آپ تیس کالس بھی ریجیکٹ رکھو ریجیکٹ بھی ہوتے ہے نا کالس آپ کو آپ کو یہ بات نہیں پت ہے ریجیکٹ بھی ہوتے ہے نا اگر کبھی کچھ لط سے کچھ بات بولو گے یا اور کوئی لینگویج یز کر گے تو ریجیکٹ ہوتی ہے کال اسی لیے یا شور راجا کبھی تو وہ ریا ک بھی ہوتی ہے کالس تو
آپ کچ شور آ رہا ہے نا ادھر سے تھوڑا سا
بھائی نہیں بائی نے جو کوئی اچھا بھائی چوٹو نہیں بات ہے آمج جو بولو آپ کیا آپ کو آپ نے کیا سوچا ہے فیوچر میں فیوچر میں کیا کرنا ہے
فیوچر میں جو لکھا ہوگا اوپر والے نے کیا کرے بھائی کوئی جاب ہی مل جائے بیس تیس ہزار کی کر لیں گے
ہاں بھائی اور بولو بھائی اور کیا
فکرو پانچ چھ سات آٹھ نو دس سال ہو گئے ٹویلتھ
ہاں بھائیو
چھبیس سال کیسے ہونے لگے شادی بھی آپ کیا کریں بچوں کو پالے دن میں کماتے ہیں شام کو بچوں کو کھاتے ہیں
بائی کیا بول رہے ہو بائی کیا بول رہے ہو بھائی پہلی کال بہت اچھی ہو گئی تھی ویسے ہی کرو نا بھائی یہ جامن رپ بائی میں ایک شاعری سناؤں گا جس سے آپ کا دل ٹھیک ہو جائے بھائی بھائی شاریخ سناؤں گا آپ کو میں اچھی سی شارخ سناں گا جس سے آپ کا منہ ٹھیک جس سے آپ کا منہ ٹھیک ہو جائے گا بھائی
بائیستونام
ٹھیک ہو جائے گا دیکھ محبت کا دستور تو مجھ سے میں تج سے دور او
ہاں ہاں کیا کیا ہے بھائی شاید
ہاں او اللامہ اقبال کی سناؤ اقبال
واہت کیا بتا ہے
بستر سے اٹھ کر منجھ تک جانے سے اقبال خواہش رکھتے ہیں کبر سے اٹھ کر جنت جانے کے جی
واہو
نہ اسے بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال خواہش رکھتے ہے قبر
ہمنت جانے کہ ہاں
اقبال علامہ اقبال کہتے ہیں لکھتے ہیں کون کس کو دل میں جگا دیتے درخت بھی سوکے پتوں کو گرا دیتا ہے وہ کف ہے ہم اس دنیا کے رواجوں سے جب دل بڑھ جائے تو ہر کوئی بلا دیتا ہے
واہ واہ بائی
ہاں بھائی بھائی اب ایک ساریپ
ہم کیا سنائے بھائی شاعری ہمیں بھول گ یہ شاعرییاں
پرانی دنیا ہے ہمیں جما جا تھا وہ سے سموسہ کھاتے تھے پھر چل چل کرواتےتے تھے کچھ نہیں آ رہا جب میں جب ہم بائک سے گرنے والے تھ آپ گھر گ بائی وہ دن کتنے چے تھے ہمائی
کھینچا بھائی کیا کرے آپ نے گرا دیا ہے بھائی ڈرائیور کو بھی ختم ختم کرنے
بائی مزا آ گیا بھائی
وہ یاد ہے اپنے پہلے دن سائیکل آیا نیا پہلے ہی دن توڑا
بر وہسایار نہیں تھوڑا وہ وہی اس دن کیا مجھے ہو گیا تھا وہی مگر وہی میں مب اسکول میں بولنے والا تھا کنے بولو نا بولو بولوکول میں
کیاچ
جب ن میں نے بولا چپ کرا آپ چھوڑا کوئی بات آپ نے مجھے نہیں نہیں اسکول میں با نقصان ہوگا تو کیا بول رہا ہے
پننا کیا لوے پننا کیا کیا
بائے بائے ہاں بھائی ہمیں اس سے آر سینٹر الگ الگ ہوگا بھائی کیسا لگ رہا ہے
کیا کیا کرے باائی مصیبت میں ٹنشن وہی
بھائی اب جب ایگزام ہوگا نا بھائی آپ کہاں تب رہتے ہو گے
چل کس
ڈل گیٹ میں
فھرنا کی اور میں کیا بھائی
کہاں ہو جائے گا دو ہی مہینے ایگزام میں
تب تک ہوھ جائے گ جلدیچ کا کر رہا کب ہوگا ایگزام اکتوبر نومبر میں ہوگا ابھی
اکٹوبر میں ہے ایکگام بھائی
کیا بولتا ہے
اللہ حف قسم
جھوٹھ
خدا ا کےے قسلم
اکتوبر میں کہاں سے ہوگا
یس سر آپ سے ہے نا اکٹوبر میں اکٹوبر سیشن آ گیا نا پچھلے سال ہی تو بولا تھا
ایسا نہیں ہوگا نومبر میں ہوگا
بھائی اینڈنگ اکٹوبر ایگزام ہے بھائی کیا رہا ہے
نہیں بھ نومبر میں ہو
بھائی دیکھا اور ہم ٹویلتھ میں بائی ٹویلت کو جلدی ہوتا ہے اتھ کو لیٹ
پڑھا بھی نہیں ابھی کچھ
بھائی پڑھنا تو ہے
کریں گے کیا ہم پیپرس میںہ ہیں گولی ماریں گے پیپر کو میرے کوپ اپ اپنی بندے ہونی چاہیے آگے ادھر جو مجھ کو الیونتھ میں اگر وہ ہوئے تو ہو جائیں گے مطلب ادھر ادھر پاس
ہاں ہو بھائی
اور سینٹر اچھا پڑھنا چاہیئے ورنہ کیا کریں گے وہ بٹہ ملکا سینٹر خدایا بٹ ملکہ سینٹر کیا ہے بھائی وہ مرنا کیا بٹمل کا سینٹر بہت بہت فضول نہ فضول ہے ادھر پتا ہے کتنی کو کتاب واپس آئی ہے خدایا قعدم گ فزكل ایجوکیشن تک آ اوتر واپس
بھائی برابر بھائی بھائی ہم ابھی مطلب کہ کتنے بجے کھانا کھاتے ہو
میں کھاؤ گا ڈیڑھ بجے
ہم ایک بجے تک بھی اگر کال کریں گے نا وہ ہو گئی پانچ چھ کالس
بم اگر ایک بجے تک کریں گے پھر کھائیں گے ڈیڈھ بجے تک دیں گے ریسٹ دو بجے پھر کریں گے اسٹارٹ یا ڈیڑھ بجے پھر
پھر کریں گے اور تین ساڑھے تین تک پھر تھوڑا ٹائم ریسٹ فر اور ساڑھے لگ بھگ چار ساڑھے چار سے چھ تک ساڑھے چھ ٹک‌ریسٹ پھر ساڑھے
آٹھ سے سٹارٹ اور ساڑھے آٹھ سے پھر ساڑھے آٹھ سے اگر کریں گے شام تک دس بجے تک فر دس سے ساڑھے دس تک ریسٹ پھر ساڑھے دس سے اور بارہ ایک تک
ہاں بھائی ہاں
آج کریں گے بہت مگر آج محنت
ہاں ہاں بھائی آج محنت کریں گے بھائی انشاء اللہ کریں گے بھائی
ورنہ کیا بھائی
بھائی آپ کونے لگ رہا ہے دس منٹ ختم ہو رہا ہے
اے جلدی جلدی ہو رہا بھائی ہونے والا ہے
ہاں بھائی بھائی آپ کو میں نکلتے نکالتے ایک شاعری بولوں
بھائی بولو بولو نکلتے نکلتے شعری
بھائی اپ کو میں نکلتے نکلتے اچھی سی دل میں خدا کا ہونا ہونا لازم ہے اقبال
واہ واہ بھائی
پر رہنے سے جنت نہیں ملتی
اوہ اوہ بھائی
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتے نہیں میں وے حیرت ہوں کے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی
اوہ اوہ
ان کی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں یہ عاشق بستی کے یہ رب رہنے والے ہیں
واہ واہ بھائی بھائی کاٹو اوکے بائی
اوکے بای اللہ حافظ السلام علیکم فی امان اللہ السلام کہنا میری سب کو